ہلو السلام علیکم آپ ٹھیک ہے اچھے سے
میں بھی بالکل ٹھیک ہوں کیا میں آپ کو ایک مجھے آپ سے ایک مشورہ لینا ہے کھانا کھانے پکانے کے بارے میں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کھانا پکانا پسند ہے
جی ہاں مجھے کھانا پکانا بہت پسند ہے آپ کو بھی پسند ہے
جی مجھے بھی بہت پسند ہے لیکن میں ابھی سیکھ ہی رہی ہوں تو اسی لیے میں تھوڑی سی اس کے بعد بارے میں جاننا چاہتی ہوں
آپ سب سے پہلے کون سا کھانا بنانا بنانا سیکھنا چاہتی ہے چاہتی ہے
اچھا میں پہلے مجھے لگتا ہے میں پہلے چاول دال اور چائے اچھی طرح سے بنانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بہت ہی پسند ہے چاول اور داول
یہ بہت اچھا آغاز ہے آان انسان کھانوں سے ہی سکھانا چاہتے ہیں
بالکل آسان کھانوں سے ہی انسان سیکھتا ہے اسی لیے میں نے یہی دو چ چاول وہ تھا اچھا آپ سب سے زیادہ کیا بناتے ہیں
میں اکثر سبزی چکن اور روٹی بناتا ہوں
اچھا ٹھیک صحیح کہا آپ نے تو آپ مجھے بتائیں گے آپ کو کھانا پکاتے وقت سب سے زیادہ کیا پسند ہوتا مطلب کیا پسند آتا ہے
مجھے نئے ذائقے آزمانا پسند ہے
اچھا ٹھیک اچھا تو مجھے آپ بتائیں گے کیا آپ روزانہ کھانا خود بناتے ہیں
زیادہ تر ہاں لیکن کبھی کبھی گھر والے بھی بنا لیتے ہیں
اچھا صحیح کہا آپ نے تو کبھی کبھی گھر والے بھی بناتے ہیں پھر تو آپ پھر اچھی بات ہے اچھا مجھے بتائیے آپ کو کھانے میں میٹھا بنانا مطلب آپ میٹھا بناتے ہیں آپ پسند کرتے ہیں میٹھا بنان نا
ہاں جی بالکل پسند ہے مجھے میٹھا
اچھا آپ بناتے ہیں میٹھا
ہاں بناتے ہیں میٹھا
ٹھیک تو فی الحال میں ابھی یہ جو چاوا تھا میں یہی سیکھ رہی ہوں لیکن ایک بات یہ بھی ہے میں ابھی میں سیکھنا چاہتی ہوں یہ میٹھا بنانا میں نے یہ سیکھا ہے ابھی تک
اچھا ٹھیک ٹھیک مجھے بریانی بہت زیادہ پسند ہے آپ کو کیا پسند ہے ہاں
اچھا صحیح کہا آپ نے مجھے لگتا ہے میں ابھی آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ لوں گی کیوںک پہلے اگر شروعات آسانی سے ہو جائے گی تو وہ ہو جائے تو آگ پھر میں آسانی سے کر سکتی ہوں ہے نا
بالکل ٹھیک
جی
مجھے بریانی کڑھائی بھی بہت پسند ہے
اچھا مجھے بتائیے جب آپ کھانا پکاتے تو آپ کس بات کا زیادہ خیال رکھتے ہیں اس ٹائم
ہلو
ہاں تو میں پوچھ رہی تھی کہ آ کھانا پکاتے وقت آپ کس چیز کا زیادہ خیال رکھتے ہیں
کھانا پکانے کے ٹائم میں میں زیادہ صفائی کا خیال رکھتا ہوں
وہ صحی وا گڑ بھی ہائجین رہنا چاہیے بالکل میں بھی زیادہ تر کھانا پکاتے ٹائم میں صفائی کا خیال رکھتی ہوں اور اس چیز کا بھی خیال رکھتی ہوں کہ کہیں مسالے زیادہ نہ ہو پھر اس سے چائے کا عجیب لگتا ہے نا مسالے تو مقدار میں ہونے چاہیے ہ
کھانے کے ہاں جی جی جی کھانے کے وقت سب ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں
جی
میں بولا کھانے کے وقت سب ایک دوسرے سے بات بھی بات بھی کرتے ہیں کیا
بالکل بالکل کرتے ہیں نا ڈنر کے ٹائم پہ سبھی بات کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے آپ کو پتہ آپ نے جیسے کہا کیا آپ کھانے کا ٹائم پہ صفائی زیادہ خیال رکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے صاف ستھرا کھانا صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے ہے نا
بالکل صحیح
اور کیونکہ ابھی تک جو میں دال اور چاول میں سیکھ رہی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں انٹرنیٹ سے بھی نئی نئی ترکیبیں دیکھوں سیکھوں کیونکہ میں میں ان چیزوں کی بہت شوقی ہوں میں نئی نئے ا کے روز ب روز دیکھنا چاہ تی ہوں کہ
بالکل بالکل کھانا بنانا صرف ایک کام ہی نہیں بلکہ ایک خوبصورت ہنر ہے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے
ٹھیک ٹھیک
اچھا اب آپ کو کھانا پکانا آتا ہے تو آپ آپ کو مجھے بتا سکتے ہیں کیا اگر مہمان اچانک آ جائے تو آپ کیا بنائیں گے ان کے لیے
مجھے لگ رہا ہے مرغا ہی آسان بنانا ہے
اچھا آپ وہی پسند کریں گے بنانا ہاں
بالکل
ویسے اگر مجھے کھانا پکانا آتا تو میں مہمانوں کے لیے جلدی سے چکن پلاؤ یا چائے کے ساتھ کچھ ہلکا پھلکا بنا لوں گی بنا لوں گی مجھے ایسا لگتا اگو ویسے ہی آپ کی مطلب خود کی پسند ہے آپ چکن بنانا پسند کریں گی تو بہت ہی اچھی بات ہے
آپ کے خیال میں اچھا کھانا پکانے کے کے لیے کیا کیا ضروری ہے
اچھا مجھے لگتا ہے میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ کھانا پکاتے سمے ہمیں تو ایک تو صبر رکھنا چاہیے ایک تو دلچسپی دینی چاہیے ہمیں کھانا پکانے کےس سمے پہ تو مجھے لگتا ہے یہ چیز ضروری ہے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کھانا پکانے کے دوران
میں بھی یہی سمجھتا ہوں جلدی جلدی کرنے سے اکثر ضائع
ائق ہاں بالکل بھی بالکل جلدی کرنے سے ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سب رکھنا چاہیے کھانا پکاتے سمے
کم ہر کم سکون سے کرنا چاہیے
بالکل واقی میں سےے ہی کہا آپ نے ہمیں ہر کوئی کام سکون سے کرنی چاہیے اچھا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کیا آپ کا پسندیدہ کھانا اچھا آپ نے بتایا کیا پیاری پسند کرتے ہو
ہاں
ٹھیک مجھے بھی بریانی اور کڑھائی بہت پسند ہے
بالکل بالکل
اور جب بھی نہا جب بھی کبھی ہمارے گھر میں اچھا کھانا بنا ہوا ہو ہے تو ہم گھر والوں کو تب ہم گھر میں سبھی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اس کا ذائقہ ذائقہ دیکھتے ہیں بہت ہی مزہ آتا ہے اور کھان کھاتاتے کھانا کھانے کے ٹائم پہ ہم سب ایک دوسرے سے بھی بات بات کرتے ہیں بہت ہی مزہ آتا ہے
ٹھیک ٹھیک
مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے کھانا پکانا سیکھا ہے کبھی کبھار آپ تو گھر والوں کی بھی مدد کر سکتے ہو ہے نا اس سے آپ کی گھر والی بھی بہت خوش ہوں گی یا کبھی کبھار اچانک سے مہمان آتے ہیں گھر میں تو انسان کچھ بھی بنا سکتا ہے انسان مشارمندہ نہیں ہوگا کہ اگر مہمان آئے تو آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں آ لایا
جب گرم گرم کبابی اور رشتے سامنے ہوں تو آپ کا دل کیا کرتا ہے
میرا دل کیا کرے گا میں تو کھاتی ہوں جب گرم گرم رسے ہوں گے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک خرچہ خود کر لے گی پھر
ہاں
خرچہ خود کر لے گی پھر بنانے میں
جی جی میں کرتی ہوں ہم گھر والے ڈائڑ بھی دیتے ہیں نا اس کے لیے گ ڈڑ بھی پیسے ویسے دیتے تو کرتے ہیں ہم
میرا جان صرف کھانے پر ہی ہے اس لیے آپ سے پوچھا
اچھا ٹھیک ٹھیک
ویسے ان کام کا مساللہ سچ میں لا جواب ہوتا ہے
بالکل وہ تو بہت ہی ذائقہ ہوتا ہے پکانے میں تو ہمیں
مجھے لگ رہا مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے آپ جب آپ کھانا بناتی ہو بہت ب بہت بہترین بناتی تھی
جی جی میں تو بناتی ہوں کیونکہ میں تو مصالحوں کا بہت ہی خیال رکھتی ہوں کہ کہیں زیادہ نہ ہو اور میں ایک بات بتاؤں میں بہت ہیصبر اور میں شقت کے ساتھ کھانا بتاتی ہوں اس لیے مجھے فخر ہے اپنے کوک کنگ پہ کہ میں ایسی کوکنگ کرتی ہوں آپ کو دکھاؤں گی میں کبھی کہ میں کیسی کوکنگ کر آپ ٹیسٹ کریے گا کبھی
اگر نہیں نہیں آج کل کی لڑکیوں کو بولتا ہے چلو کھانا پکا بولا نہیں نہیں مجھے نہیں آتی ہے
نہیں مجھے بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کو شوق ہے کوکنگ کا وہ تو کرتی ہے بہت جچ
ہاں اکثر تو کھانے پہ صرف کھانے بولتے ہمیں تیار ہونا چاہیے سامنے ہونا چاہیے ہم کھا لیں گے صرف
بالکل بالکل آدھی تو ایسے ہے نا ہوتے ہیں کا ہل وہ نہیں کرتے ہیں کوچ وہ صرف بیٹھے رہتے ہیں لیکن انسان مجھے لگتا ہے انسان میں ہنر ہونا چاہیے ہر کسی چیز انسان کیپیبل ہونا چاہیے کہ اس کو آنا چاہیے ہر کوئی کام ملٹی ٹیلنٹیڈ بننا چاہیے انسان
اس کو آئے گا کھانا پکانا اس کو ک وہ کل شادی بھی کر سکتی ہے
ہاں تو اب بھی اب شادی کے پیچھے پڑ گئے
نہیں ویسے میں نے وہ بات نہیں بول آج کل کی لڑکیاں جو اس کو کھانا بنانا نہیں آتا ہے صرف بول رہ لا یہ ہے وہ ہے کم از کم پرانے زمانے میں لکڑی پہ کھانا بنتا تھا آج کل کے زمانے میں انڈکشن ہے گیس ہے رائس کوکر ہے اتنے فیض اتنی اتنی اتنی فیضے اتنی اتنی فیسلٹی ہے پھر بھی نہیں آتا ہے
بالکل بالکل پرانے زمانے میں تو بچاری عورتوں کو بہت
لیکن ان کا اس میں سکون تھا نا مسکون ان کو اس میں سکون بہت تھا
سگندھا میں بول رہی ہوں کہ ہاں ہر کسی لڑکی کو ٹرائی کرنی چاہیے ہر کسی لڑکی کو ہنر ہونا چاہیے آنا چاہیے ہر کوئی کام ٹیلنٹ مطلب ہر ہر کوئی کام آنا چاہیے ایسا نہیں کہ مطلب وہ ایک ہی کام میں مطلب اچھا کر پائے ل کی مجھے لگ میرے حساب سے
نہیں آئے گا جو پرانے زمانے کی لڑکی ہے ان کو بولتے ہیں ڈنگر پتہ ہے کیا ہوتا ہے
بالکل
ان کو وہ سنھالنا تھوڑی آئے گا آج کل کی لڑکی جو ہے
ان کو آپ کیا ہی کر سکتے ہیں یہ گھر والے تو کیا آ ہی بولیں گی مجھے شاید درالی بلا رہے ہیں میں آ
چلو ٹھیک ہے پھر ملیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے
ہوں